ہلو جی السلام علیکم
جی وعلیکم السلام محترم
جی فرم آواز جی بےشک بےشک آواز کی آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے آپ کو
جی جی کافی اچھے سے آ رہی ہے تو دیکھیے محترم آج جس موضوع پر گفتگو کے لیے میں نے آپ کو کال کیا ہے اس کا عموان ہے معافی کی اہمیت اور دیکھیے میرے خیال میں معاف کرنا انسان کی سب سے خوبصورت صفات میں سے ایک ہے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا اگر ہم ہر چھوٹی بات پر غصہ کرتے رہیں اور دوسروں کی غلطیوں کو کبھی معاف نہ کریں تو ہمیں رشتوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہے میرے نزدیک معافی دینا کمزوری نہیں بلکہ ہمت اور بلند کردار کی نشانی ہے
جی
جو شخص معاف کرنا جانتا ہے وہ اپنے دل کو نفرت اور غصے سے بھی بچا سکتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے
جی بے شک میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں ہاں میر نزدیک غصہ کرنا بہت آسان ہے لیکن معاف کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے اسی وجہ سے معاف کرنے والا انسان زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے اکثر چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان دوریا پیدا کر دیتی ہے اگر دونوں طرف سے معاف کرنے کا جذبہ ہو تو بہت سے جھگڑے شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو سکتے اسی لیے معافی صرف ایک لفظ نہیں بلکہ رشتوں کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بھی ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں
جی آپ نے بالکل درست رہا میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق رکھتا ہوں اور دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ معافی معافی کا سب سے پہلا فائدہ معاف کرنے والے کو ہی ہوتا ہے جب انسان کسی کے لئے دل میں غصہ اور نفرت رکھتا ہے تو وہ خود بھی پرسکون نہیں رہ پاتا لیکن جب وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ مطمئن محسوس کرتا ہے اسی لیے معافی صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے سکون کے لیے بھی ضروری ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں
جی بک آپ نے بہت درست کہا میں تمہاری اس پوری بات سے نہ اتفاق کرتا ہوں میں نزدیک اگر ہر اگر ہر انسان اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لے تو گھر پھولوں اور معاشرے میں بہت سے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اسی لیے معافی ایک ایسی عادت ہے جو صرف دو افراد کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو بہتر بنا سکتے تی ہے
جی بالکل بے شک
آپ کےنائی پرے
جی آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے میرے نزدیک معافی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر غلط کام کو بار بار جان بوجھ کر نقصان پہنچائے تو اس سے ہوشیاری سے پیش آنا چاہیے لیکن دل میں ہمیشہ کے لئے نفرت رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہمیشہ انصاف اور معی کا معافی کے درمیان توجہ قائم رکھنا چاہیئے اور دیکھیے یہ کافی ضروری ہے کہ ہم انصاف اور معافی کے درمیان توجہ قائم رکھیں اسس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی بے شک بہت درست فرمایا آپ نے اور میں آپ کی پ اس بات سے پورا اتفاق کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ معافی کا سب سے پہلا فائدہ معاف کرنے والوں کو ہی ہوتا ہے
میرے خیال میں والدین اور اات میرے خیال میں آپ کی جو بات ہے وہ بہت درست ہے میرے خیال میں والدین اور اساتذہ کو بھی بچوں کو معافی کی اہمیت سیکھ کھانی چاہیے اگر بچے ب سے یہ سیکھ لے کہ غلطی مان لینا اور دوسروں معاف کر دینا اچھی بات ہے تو بڑے ہو کر زیادہ اچھے انسان بند تھ اسی طرح معاشرے میں محبت اور احترام بھی بڑھتا ہے آپ کیا کہنا ہے اس بارے میں
جی آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے میرے نزدیک اگر ہر انسان اپنی غلطی تسلیم کر کرنا اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لے تو گھروں اسکولوں اور معاشرے میں بہت سے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اس لے معافی ایک ایسی عادت ہے جو صرف افراد کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو بہتر بنا سکتی ہے اور دیکھیے مجھے اور دیکھیے کبھی کبھی انسان کو دوسروں سے زیادہ خود کو معاف کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم اپنی پرانی غلطیوں کو ہی یاد کرتے رہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق لینا چاہیے اور پھر نئے ارادے کے ساتھ زندگی کا سفر جاری رکھنا چاہیے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں
جی بے شک آپ نے بہت درست فرمایا میں تمہاری تمام باتوں سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میرے نزدیک معافی محبت سکون اور اچھے اخلاق کی بنیاد ہے جو انسان معاف کرنا جانتا ہے وہ نہ صرف اپنے رشتوں کو مضبوط بناتا ہے بلکہ اپنے اپنی زندگی کو بھی زیادہ پتپن بنا سکتا ہے اسی لیے ہمیں غصے کے بجائے صبر اور معافی کو اپنانا چاہیے آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں
جی آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے ایک اور بات جس پر مجھے غول کرنا ضروری لگتا ہے وہ یہ ہے کہ معافی دینا صرف دوسروں کے لئے نہیں بلکہ اپنے لئے بھی فائدہ مند ہوتا ہے جب ہم کسی سے نفرت یا غصہ دل میں لے کے چلتے ہیں تو ہم خود بھی پرسکون نہیں رہ پاتے ہمارا دماغ ہر وقت اسی بات میں الجا رہتا ہے لیکن جب ہم معاف کر دیتے ہیں لیکن جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور انسان زیادہ اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہے میرے نزدیک معافی انسان کو اندر سے سے مضبوط بناتی ہے اور اسے آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں
جی بشک آپ نے بہت درست کہا میرے خیال میں بھی معافی کا تعلق صرف گھر اور دوستوں تک محدود نہیں بلکہ پورے معاشرے سے بھی ہے اگر ہر شخص صرف بدلا لینے کی سوچ رکھے تو جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے لیکن جب لوگ ایک دوسرے کی غلطی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں تو امن اور محبت کا ماحول پیدا ہوتا ہے اسی لیے معافی ایک ایک ایسی صفت ہے جو صرف دو افراد کے درمیان نہیں بلکہ پورے معاشرے میں بہتری لا سکتی ہے آپ کو کیا کہنا ہے اس بارے میں
بالکل آپ نے بالکل درست کہا بے شک آپ کی بات میں کافی وزن ہے مجھے لگتا ہے کہ ماںپ فی اور غلطی مان لینا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں تک کبر نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہمت کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے اسی طرح اگر کوئی دوسرا اپنی غلطی مان کر معف معافی مانگے تو ہمیں بھی اسے معاف کر دینا چاہیے اس طرح بھروسہ دوبارہ قائم ہو سکتا ہے اور رشتے مضبوط بن سکتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی بےشک میں تمہاری اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میں نزدیک میر نزدیک معافی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کمزور ہے اصل میں معاف وہی کر سکتا ہے جو اپنے جو اپنے جذباتو پر قابو کو رکھنا چاہتا ہوں غصے میں جواب دینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اپنے غصے کو روکنا اور سمجھداری سے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی لیے معافی دینے والا شخص زیادہ عقللمند اور بلند کردار کا مالک ہوتا ہے آپ کیا رہا
جی بے شک آپ نے بالکل بے شک آپ نے بالکل درست کہا لیکن دیکھیے ایک اور بات جو مجھے اام لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیں بچوں کو بھی معافی کی عادت سکھانی چاہیے اسکول یا گھر میں ا اگر دو بچے آپس میں جھگڑا کرنے لگے تو انہیں صرف سزا دینے کے بجائے یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ ایک دوسرے کی بات سننا اپنی غلطی ماننا اور معاف کرنا کتنا ضروری ہے اگر یہ عادت بچپن سے پیدا ہو جائے تو وہ بڑے ہو کر زیادہ ذمہ دار اور نرم مزاج انسان بنتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے
جی پیشو آپ نے بہت دور سے کہا ہاں میں بالکل یہ ن میرا خیال میں کبھی کبھی معاف دینے کے لئے وقت بھی چاہیے ہوتا ہے ہر غلطی کو فورا بول جانا ہر غلطی کو فورا بھول جانا آسان نہیں ہوتا لیکن اگر انسان بدلا لینے کی کے بجائے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے اور دھیرے دھیرے اپنے دل سے نفرت نکال دے تو اسے خود بھی سکون ملتا ہے اسی لیے معافی ایک عمل ہے جو س اور دانش مندی دونوں کا تقازا کرتا ہے آپ ہی کیا را
جی بالکل بالکل جی بے شک آپ نے بالکل درست کہا اور ار آخر میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ معافی انسان کے اخلاق کا امتحان ہوتی ہے ہر شخص اس وقت اچھا لگتا ہے جب سب کچھ ٹھیک ہو لیکن اصل کردار اس وقت ہم اس وقت ہمارے سامنے آتا ہے جب کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے اگر ہم اس وقت بھی انصاف صبر اور معافی کا راستہ اختیار کریں نہ صرف اپنے رشتوں کو بچا سکتے ہیں
جی آپ کی آواز ایک دم سے جی ہ ار آپ
تو دیکھیے اس ٹائم تک ہم ہیں بلکہ اپنے دل کو بھی سکون قائم کر سکتے ہیں جی جی مجھے پتا ہے میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے رشتوں کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے دل کو بھی سکون دے سکتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی میں تمہاری تمام باتوں سے مکفل اتفاق کرتا ہوں میرے نزدیک معافی انسان کے سب سے خوبصورت اخلاق میں سے ایک ہے یہ نفرت کو موق خ خت میں دشمنی کو تبدیل کر سکتی ہے اگر ہم اپنی غلطی مان لیں سیکھ لے دوسروں کو معاف کرنا اپنی مزاج بنا لے اور ہر ہر فیصلے میں صبر اور نرمی کے ایں تھے تو ہماری زندگی اور ہمارا معاشرہ دونوں زیادہ پورا من اور خوشحال بن سکتے ہیں اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اخترام کرتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ اور ان شاء اللہ اس بارے میں کبھی اور بات کریں گے
جی انشاء اللہ انشاء اللہ اللہ حافظ
جی اللہ حافظ